ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے
نیٹ ورک صحیح چل را
ہاں اچھا ہی چلرا
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ سناؤ
اچھا
وعلیکم السلام الحمد اللہ ٹھیک ہوں آپ سناؤ
اچھا ٹھیک ہے اور بتاؤ کیسا گزر رہا ہے آپ کا
بس آج تھوڑا سا بزی تھا نماز کام اور گھر کے کام میں ہی وقت نکل گیا
ماشاء اللہ نماز سے ہی دل کو سکون ملتا ہے نا آج فجر کی نماز کے بعد کا منظر کتنا پیارا ہوتا ہے ہے نا
ہاں بالکل صبح کی ہوا اور قرآن کی تلاوت دل خوش ہو جاتا ہے
صحیح کہ ویسے آپ کو کونسے ویسے آپ کو کون سی سوریں سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے سرہ رحمان بہت پسند ہیں بھابھی آئی
یہ والی فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ سن کر سن کا دل بھار آتا ہے نا
ہاں ہاں جی
باس سره رحمان تو دل کو چھو لیتی ہے اللہ کی کتنی نعمتیں یاد آ جاتی ہے
ہاں بالکل اور آپ کو
مجھے سورہ یوسف اور سورۂ دعا پسند ہے جب دل گھبرائے گھبرائے تو دعا پڑھ لیتی ہوں سکون آ جاتا ہے
ماشاء اللہ ویسے آج کل موسم بھی کتنا اچھا ہو گیا ہے
ہاں شام کو چائے کے ساتھ بارش ہو تو اور مزہ آ جاتا ہے آپ چائے پیتی ہیں یا کافی
میں چائے والی ہوں ادرک والی
اچھا بنا چینی کا واہ میری بھی فیوریٹ تھوڑی سی الائچی ڈال دو تو اور زبردست ہو جاتی ہے
ہاں بالکل چلو کبھی ساتھ میں چائے پیئیں گے اور باتیں کریں گے
انشاء اللہ ضرور اور بتاؤ کیا سوچ رہی ہو ہلو آواز آ رہی
بل بالکل کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے
صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نشن ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے صحت اور فرصت آج کل ہم فرصت میں بھی فون میں الجے رہتے ہیں
ہاں اور پھر پھر رات کو دل بے چین رہتا ہے لگتا ہے آج پھر قرآن نہیں کھولا
یہ بے چینی ہی تو اللہ کی طرف بلا رہی ہوتی ہے قرآن دلوں کا شفا ہے علہ ب ذکر اللہ تمین القلوم اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے
سبحان اللہ جب بھی زیادہ ٹینشن ہو تو میں دو رکت رکعات نفی پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ اتر گیا
ماشاء اللہ سجود میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہی اپنے دل کی بات کہہ دو اللہ کو سنتا ہے اور بہترین طریقے سے جواب دیتا تاہے بس ہمارا سب چاہیے ہمیں صبر چاہیے
صر یہی تو ہے سب سے مشکل ہے انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں
ان مع العسر يسرا بے شک مشکل کے ساتھ اسانی ہے اللہ ازماتا ہے تا ہے انیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو سبر کار کر گیا اس کے لیے آجر بے حساب ہے
یہ آیت سن کر ہمت آ جاتی ہے اور دعا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے بدلتی ہے
ہاں ہاں دعا مومن ہاں ہاں ہاں دعا مومن کا ہتھیار ہے تہاجد کی دعا اور سجدے میں رو کر مانگی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی فرشتے آمین کہتے ہیں
اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے سب کے دلوں سے یہ ہدائت دے
امین سم امین اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا پابند بنا دے زباں پر ذکر جاری رکھے دے اور ختم ایمان پر ہو
آمین جا جا کی
جزاک اللہ ھوخیرہ
اچھا آپ سے بات کر کے دل خوش سکون ملا
جی مجھے بالکل دیکھیے صبر کام مطلب ہم چپ ہو کر ٹوٹ جائیں صبر کا مطلب ہے اللہ سے شکایت نہ کرنا اور کوشش کرتے رہنا
لیکن جب بار بار مشکلیں آئے تو ہمت جواب دے دے دے جاتی ہے
ہاں ایسا ہوتا ہے لیکن یاد رکھیے اللہ کسی جان پر اس کی طا طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا سورہ بقرہ اگر آزمائش آئی ہے تو اس کا مطلب اللہ جانتا ہے کہ کہ آپ اس کو سہہ سکتی ہیں
ا اور پھر لوگ کہتے ہیں شکر کرو جو ہے اس پر یہ کیس یہ کیسے
شکر سب سے بڑی عبادت ہے شکر کا مطلب صرف الحمد للہ کہنا نہیں شکر ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو اللہ کی پرمانی میں استعمال نہ کریں صحت ملی ہے تو عبادت کریں وقت ملا ہے تو قرآن پڑھیں
کبھی لگتا ہے دوسروں کے پاس سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں
شیطان یہی و وسوس ڈالتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے ے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اوپر والوں کو نہیں جب ہم اپنے سے کم والوں کو دیکھیں گے تو دل سے الحمد للہ نکلے گا
صحیح میرے پاس ماں ہے صحت ہے دو وقت کی روٹی ہے یہ بھی اتنی کتنی بڑی نعمت ہے
ماشاء اللہ یہی شکر ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا سورہ ابراہیم ساتھ میں لکھا ہے
اور صبر کا اجر
اجرا حساب صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا قیامت کے دن صبر والوں کے لیے الگ دروار اتنی ہی بات ہے
سبحان اللہ دل ہلکا ہو گیا
ایک چھوٹی پریکٹس کریں روز رات کو سونے سے پہلے تین چیزیں لکھ لیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں اور ایک مشکل لکھ کر اس پر یو صبور پڑھ لیں چالیس دن میں فرق محسوس ہوگا انشاء اللہ
ان شاء اللہ ضرور کروں گی
جزاک اللہ خیرہ
وہی یاد رکھیے مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد شک پر یہی زندگی کا بیلنس ہے الحمد للہ انی اسلالو کا سبرن جمیلہ و رضکن وسیع و قلب ش اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے خوبصورت صبر وسیع رزق اور شکر گزار دل مانگتی ہوں آمین
کیسی لگی باتیں
بس چپ ہو جاؤ اور گھر کیسا چل رہا ہے آج کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتی ہیں آپ ہلو
صبح کا سین تو آپ جانتی ہی ہیں فجر کے بعد سیدھے کچن پہلے پانی گرم کرو پھر بچے کے لنچ باکس پھر ہسبینڈ کے لیے چائے اور بیچ میں دو بار نواز کا وقت ہو گیا کی اجان بھی دینی پڑتی ہے گھر والوں کو
کا الارم ہی سے مضبوط ہوتا ہے میرے گھر میں بھی یہی حال ہے میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے قرآن کا ایک رکوع پڑتی ہوں دل کو سکون ملتا ہے ورنہ دن بھر بھگ دوڑنے کر رہ ہی جاتا ہے
کوئی بات نہیں سام میں آتی ہے ہاں بالکل اور سب سے مشل کیل کام ہوتا ہے ہاں بالکل
نہیں اپ آپ پھر ا ناشتے میں کیا بنایا آپ نے سنیے آپ نے ناشتے میں کیا بنایا ہے آج
آج پراٹھا اور انڈا بچے روز کھاتے ہیں امی کچھ نیا بنائے نیا ا کیا بناؤ سبزی بھی مہنگی اور وقت بھی نہیں آپ کیا بناتی ہیں ناشتے میں
میں بھی یہی کبھی انڈا پراٹھا کبھی چائے اور نوڈولس رسک جتنا سا سادہ ہو اتنا بہتر دوپہر تک کچن ہی نہیں ختم ہوتا کھانا بناؤ پھر برتن پھر کپڑے اور شام کو سب آتے ہیں تو کہتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے جیسے صبح والو کھانا کسی اور نے بنایا ہو
ارے تو اس سے بتاؤ جا کے یار کیا ہاں بالکل اور سب سے مشکل کام ہاں بالکل اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے سب کو راضی کرنا ایک کو تیکھا چاہیے دوسر دوسرے کو بنا پیاز تیسرے کہتے ہیں دال مت بنانا میں کہتی ہوں اللہ صبر دے آپ ارے بندو گ
آج چلو ٹھیک ہے اب میں پھر کبھی بات کرتی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹیسٹی ہے ٹھیک